نہیںار
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام
اور جناب خیریت سے ہے الحمد للہ خیریت سے ہے اور جناب
ہاں بھائی ہاں بھائی کہرے سے ہو
اور آپ کے
اور گھر میں سب کہہرے سے ہے ہاں س سب کھیرس اور سنا ہو آپ بھائی گھر میں سب ہاں میں نے کھا لیا آپ
کھانا سے فارغ ہو گیا آپ کھانے سے
ہاں ہاں ابھی فارغ ہو گیا ابھی چائے وائے پھر ہم نے ہاں آ کیا کر رہے ہو اس ٹائم
وی میں جو ہے ہمارے امام صاحب کے لیے برف لے کے جا رہے ہیں سکنجی بنا کر انہیں پلائیں گے
اچھا ٹھیک ہے ہاں اور آپ کا کھانا وانا ہوگیا ہاں
جی آپ چکنجی کا استعمال کرتے ہو سکن جی پیتے ہو آپ نیمبو کی
نہیں نہیں نہیں
جی جناب بہتر ہے ماشاء اللہ جوس وغیرہ جو ہے ان سے بہتر رہتی ہے سکن جی
ٹھیک ہے آپ کی آواز نا تھوڑا سلو آ رہی ہے
آواز سلو آ رہی ہے میری
ہاں ہاں رک رک کے آ گئی
دی ابتر ابت ہاں جناب جی سنائیے آپ کے وہاں موسم کا کیا مزاج ہے بھائی جان
موسم تو یہاں پہ دھوپ ہے وہاں کا موسم کیسا ہے صبح بارش پڑ رہی تھی ابھی تو دھوپ ہے
اچھا الحمد للہ ہمارے یہاں ابھی موسم جو ہے لاجواب ہو رہا ہے دھوپ بالکل بھی نہیں نکل رہی ماشاء اللہ موسم بہت ٹھنڈا ہو رہا ہے مزہ آ رہا ہے ہوا بھی بہت شاندار چل رہی ہے ہم تو مسجد کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہوا چل رہی ہے پیڑ پودے ماشاء اللہ بہت چاروں طرف پیڑ پودے ہیں ہوا بھی اچھے سے چل رہی ہے
اچا میں بھی تو ابھی نہانے جاؤں گا ادھر ندی پہ
اچھا ندی پر جی آپ کو تیرنا وغیرہ آتا ہے آپ کو
ہاں ہاں
جی بھائی جان دیکھیے اور تیرنا آتا ہے تو دیکھیے آپ زیادہ لمبا جو ہے لمبا تیرا نہیں زیادہ لمبا نہیں تیرا کرو تاکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کبھی سوچتے ہیں ایوریج لگا لیتے ہیں کہ ہم بیس میٹ کی دوری طے کر لیتے ہیں تو وہ دیکھیے ہم جو ہے جب پانی میں ندی تالاب میں نہانے کے لیے جائیں تو جو ہے ہم دس میٹر کی حساب کتاب سے تیرنے کی پلان بنایا کیونکہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی جو ہے ہماری جو انرجی امیونٹی جو ہوتی ہے باڈی کی وہ کمزور ہو جاتی ہے کوئی پتہ نہیں ک اپنی سانس اپنی طاقت جو ہے کمزور ہو جائے
ہاں یہاں پر تو بہت سارے نہانے آتے ہیں ہمارے گاؤں میں
جی جی جی وہ دیکھے نہ ہے تو چلہ ٹیوب جو آپ پاس اپنے آس پاس ٹیوب ٹیوب جو ہوتی ہے نا سے مطلب بچا جا سکتا ہے جیکٹ تو ان چیزوں کا جو ہے آپ استعمال کرے گا ماشاء اللہ دیکھ گا جی جی اچھا اچھا زیادہ گرا نہیں ہے
نہیں
یہ اچھی بات ہے ہم بھی نہ آتے ہیں ہم کو بھی تیرنا آتا ہے جی اللہ کا شکر ہے موسم یہاں پر اچھا ہو رہا ہے اور پیڑ پودے ہیں ہمارے آس پاس ہوا چل رہی ہے ماشاء اللہ مزہ آ رہا ہے کل تو بہت زیادہ گرمی تھی پریشان ہو گئے تھے ہم
یہاں تو ایک بجے تک بارش پڑ رہی تھی
جی
ہاں ایک بجے کے بعد اب دھوپ اتنی نکل گئی
اچھا اچھا جی چلو دیکھیے اللہ تعالی سے دعا ہے دعا کریں گے ہم جو بھی آپ کے وہاں پر پر بھی جو ہے بارش وغیرہ بڑھاتے ہے
دیکھیے اللہ تعالی سے اگر آپ دعا اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ پھر کر دعا مانگو تو الحمد للہ اللہ تعالی سنتا ہے بندے کی بندے کی سنتا ہے کہ دیکھیے میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے
ہاں
جی اور فرمائیے
الحمد للہ
دیکھیے آپ فاسٹ فوڈ کا سیون کرتے ہیں جناب
ہ
فاسٹ فوڈ کا سیون کرتے ہو آپ چاؤمین برگر محمد باہر کے کھانے کا جی الحمد للہ ماشاء اللہ بے شک بے شک آپ بتا سکتے ہو کیا سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں باہر کے کھانا کھانے سے
ہاں
آپ بتا سکتے ہیں ہمیں جناب کہ باہر کا کھانا کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے
آپ ہی سناؤ کون سا کون سا نقصان ہے
دیکھیے باہر کا کھانا جیسے کہ چاؤمن برگر موموز اور بھی ریسٹورینٹ پہ جو ہم کا بھی کیا ہوتا ہے ہماری عادت ایسی بن جاتی ہے باہر جو ہے ہم روٹی سبزیاں پیک کروا کے لے کے آتے ہیں وہاں بھی کھا کر بھی آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ ہوٹ ہوٹل والے جو ہوتے ہیں مصالحہ چلو وہ اچھی دکانداری وہ چاہتے ہیں کہ اچھی دکانداری ہوئے ہماری تو اچھا ہی بنا کے کھلاتے ہیں وہ اچھا ہی بناتے ہیں لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ کیڑے وغیرہ گر جاتے ہیں اس میں مچھر گر جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں ان کو دھیان دیتا نہیں ہے اتنا ٹائم ملتا نہیں ہے انوں کو جلدی جلدی کام کرتے ہیں تیار کرنے کے چکر میں کبھی کیڑے گر جے ہیں کب مچھر گر جاتے ہیں کبھی مکھیاں گر جاتی ہے تو دیکھیے وہ جو ہے سبزی کے اندر جو بیکٹری پھیل جاتا ہے تو دیکھیے اس سے ہماری طبیعت وغیرہ خراب ہو جاتی ہے اگر ہماری کبھی کبھار اچھا بھی ہوناا چکن کی قورمے کی یا کوئی بار مٹر پنیر کی سبزی کی تو دیکھیے ہم خود گھر پہ لائیے اپنے ہاتھوں سے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر بنائیے ماشاء اللہ لاجواب چیز بنے گی اور کوئی دقت نہیں آئے گی اسے ہم کو کھانے میں
ہاں گھر کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے
بے شک بیے تک بے شک دیکھیے ماںک ماں کا ماں کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا بھلا کس کو پسند کون پسند نہیں کرتا ماں کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا سب پسند کرتے ہیں اور ماشاء اللہ ماں ماں کہتی ہے نا بہت سے کیا ہوتا ہے ماں بولتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ماں تو ان پڑھے رہے بھائی ان پڑھے مگت اندازہ کیسے لگایا آپ نے کہ ماں کا اندازہ ہم نے لگایا کہ ہماری ماں ان پڑھ ہے روٹی جب ہم مانگتے ہیں کہ ہم دو روٹی رٹی کی ہمارے پاس جگہ ہے تو ماں جو ہے ہماری تھالی میں چار روٹی رکھتی ہے
ہاں
ماں بولتی بیٹا یہ تو دو روٹی ہے کہ ماں یہ چار روٹی ہے کہ نہیں چار نہیں بیٹا مجھے تو یہ دو روٹی ہی لگ رہی ہے تو دیکھ لے ماں اب اپنے بیٹے کے لیے اپنے اپنی اولاد کے لیے اتنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹے کے اندر کمی نہیں آنای یہ میرا پیٹ میرا بیٹا جو ہے پیٹ بھر کے کھانا کھائے لیکن جو ہے جب ماں کا ٹائم آتا ہے ردا وستھہ میں جب ماں کا ٹائم آتا ہے تب بیٹا بیٹا اپنی ماں کو بھول جاتا ہے اسے یوں بھی اس سے یوں بھی نہیں پوچھتا ماں آپ نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کیونکہ وہ وہ تو اتنا ویسٹ ہو جاتا ہے شادی ہونے کے بعد میں اپنی گھر والی میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اپنی ماں کو کھانا پینے تک ک بھیھی نہیں پہچھتا ہاں بے شک تو دیکھیے غلط ہے یہ ارے ج اس نے آپ کا یہ دن رات ایک کرا محنت کری اپ ابو جان نے خون پسن ایک کر کے چاہے وہ خود چٹنی روٹی کھا کے ٹائم پا کر لیتے تھے لیکن آپ کو اچھا کھانا کھلاتا تھے وہ کہ ہمارا بچہ کو اچھا کھانا کھلائے چاہے وہ خود کسی بھی مجبوری اندر کچھ ان کی کچھ اچھا بھی ہوتی تھی کھانے کی تو وہ ان کی اچھاؤ کو مار دیتے تھے تمہاری اچھا پوری کرنے کے لیے
اور پھر پھر بچے کو یاد نہیں رہتا ہے جب وہ شادی کرتا ہے سر ماں باپ کا یاد نہیں رہتا
صحی فرمایا بالکل آپ نے کہ جب وہ بعد میں بھول جاتا ہے ساد اصلی پرشا جب ہوتی ہے تب انسان ماں باپ اپنے بچے کی شادی کرتے ہیں نا جب ہوتا ہے اس کا اچھی اچ اصلی امتحان جب چالے ہوتا ہے یہ اب پتا اب دیکھتے ہیں ہمارا بچہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے کیا سوچتا ہے
آج تک تو ہم ہمارے بچے کا خیال رکھتے تھے اب دیکھتے ہیں ہم ہمارا بچہ اور ہمارے بچے کی بہو جو ہے ہمارا کتنا خیال رکھتی ہے
ہاں
جب پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ ہے اولاد یہ دیکھیے ان چیزوں کو سکھانے کے لیے جو ہے پہلے ہمیں اپنے بچوں کا ماحول اچھا رہے ان کو دن سے جوڑنا ضروری ہے اسکول کی ضروری ہے پڑھائی تو دیکھیے دن کی
پڑھائی کے ساتھ
تعلیم دینا بھی بہت ضروری ہے تاکہ دن کی دن کی تعلیم سے دن کی تعلیم سے جو ہے بچے جو ہے اتنا سمجھ جاتے ہیں کہ کبھی ان کا ایسا جب ان کی ماں باپ جب وردھاوستھا میں آتے ہیں تو وہ دن تعلیم ان کے دماغ میں اتنا اچھی طرح سے ایڈ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے امی ابو کو بزرگ ٹائم جب ان کی ورداوستہ کا ٹائم ہوتا ہے تو بھولتے نہیں ان کا خیال رکھتے ہیں ان کا ادب رکھتے ہیں ان انہ انن سے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں ان کو ٹائم دیتے ہیں ان کی شیوا کر ماشاء اللہ
ہاں اور کھیلنے ملنے جاتے ہو کہیں
جی کھیلنے کھیلنے جاتے ہیں جناب ہم کرکٹ کا ہمیں بہت شوکنگ ہے
بولنگ کرتے ہو یا بیٹنگ
جی ہم بیٹنگ بھی کرتے ہیں بولنگ بھی کرتے ہیں اور جو ہے فیلڈنگ راؤنڈر کھلاڑی بالکل بھیا آپ
نہیں میں والی بال کھیل رہا ہوں
جی آپ کو کون سا کرک آپ کو کون سا پلیئر پسند ہے کرکٹ یا فٹ بال
میں ویسے میں کرکٹ دیکھتا نہیں ہوں
اچھا اچھا
ہاں
وہی سب آچشھی باد
میں والی بال کھیلتا ہوں اور کوئی گیم نہیں کھیلتا ہاں ابھی ابھی چھ بجے کے بعد ہم والی بال اسٹارٹ کریں گے یہاں
ماشاء اللہ الحمد للہ والی بال بھی کھیلنا بہت اچھی بات ہے ہماری صحت تک جو ہے ہماری باڈی ایک دم فٹ رہتی ہے دیکھین والی بال جو ہے والی بول اسی کو بھی بولتا ہے نا بیچ میں جو جال وغیرہ لگا دیتے ہیں ڈنڈوں کو کے سہارے اور ہاتھوں سے جو ہے کھیلتے ہیں اسی کو والی بال بولتے ہیں
ہاں
جی جناب ہم نے کئی دو تین بار کھیلا ہے زیادہ تو نہیں کھیلا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے دو تین بار ہم نے کھیلا بھی ہے ماشاء اللہ بہت اس سے کے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ہڈیاں ہیں وہ مضبوط ہوتی ہے اسٹرانگ ہوتے ہیں ہاتھ
چلو آپ سے آپ سے بات کرتے ہوئے بہت اچھا لگا
بے شک بے شک فرمائی آپ سے ان شاء اللہ آپ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السل ورحمۃ اللہ